ہیلو
ہیلو
ہاں سنجو کیسی ہے
ٹھیک ہے آپ اپنا بتائیے آپ کیسے ہیں
ہاں ہم بھی ٹھیک ہے کھانا وانا ہوا
ہاں ہو گیا کھانا وانا آپ لوگ کھا لیے
ہاں ابھی تھوڑا دیر پہلے کھائے
ہمم
اور دادی کا طبیعت کیسا ہے
دادی کی طبیعت بھی ٹھیک ہے
ہوں
اور انکل
انکل انکل دکان گئے ہیں ہوں
اور بولیے
ہاں ٹھیک ہے شب تیرا امی
امی ادھر باڑی طرف ہے کام کر رہے
ہاں اورتم کیا کر رہی ہے
کچھ نا بس اسی طرح موبائل دیکھ رہے تھے
ہاں اور گھا وڑا پیک نہیں
ابھی تو نہیں کر رہے پڑھائی آپ کر رہے پڑھائی
ہاں کر رہے ہیں کچھ کچھ ابھی تو چار پانچ دن سے بالکل بھی پڑھائی نہیں کیے ہیں طبیعت تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے ہاں سمسٹر تو ختم ہو گیا میرا تھرڈ میں ہے
ہاں ٹھیک ہے
تھرڈ ختم ہو جائے گا چھ مہینہ تیاری ہوگا
اسی میں دو ہزار چھبیس سے میں نا آپ کا فائنل ہوگا ستائیس میں
ستائیس میں
اس کے بعد کا کیجیے
اس کے بعد تیاری کرنا ہے کمپٹی
ان کا جاب لگ گیا آپ کو پتا ہے بتی خالہ کہ دیور کا
او ہاں ساید کو بتایا تھا
ٹیچر والا ہی لگا
ہاں
ہوں
آں
اور انکل دکان
ہوں
ہوں
دکان گئے ہم سوچ رہے تھے
ہوں
کہ تم ہے سو نہیں ہوتا ہے تو کوئی چیز کا تیاری کرو
کا تیاری کر
جیسے ایسی وغیرہ کا تیاری کرو
کا تو بار بار ہے سو پیپر لیک ہوتا ہے نا دیکھتے ہیں
نئے ہو سب غلط بات ہے محنت کرے گی تب ہو جائے گا
محنت کرے گے ا نکل جائے گا ابھی یہاں بغل میں کلیڈی ہے پڑھ رہی ہے اس کا ہندی آنرس تھا تو بی جے پی ای سی کا تیاری کر رہی تھی اس کا پیٹی نکل گیا ہے مینس کا تیاری کر رہی ہے
ہاں اور ادیپ سمیرا
ادھیب سویا ہوا ہے سمیرا ابھی نہانے گئی ہے بول رہی تھی بدن چیپ چپ پالگ رہا ہے صبح سے ایک دم اچھے نہیں لگ رہا بڑی اداس اداس ٹائپ میں لگ رہا تھا
ہم کو بھی نہ ٹھیک لگ رہا تھا ہم بھی ابھی اٹھے اس کے بعد نماج پڑھ کے اس کے بعد ابھی نہائے ہیں جو ہر کا نماز پڑھے تب
ہم تو ڈیلی ادھر نہاتے تھے پر تھوڑا سا بھی پروبلم ہو گیا ہے اسلئے نہیں نہ پا رہے
ہاں
کل بعد ہی نہاینگے نئے نہانے سے ہم کو بہت عجیب ہی لگتے رہتے ہم سونچ رہے بال ہی کٹوا دے پورا چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں
تمھارے بال بھی بہت جلدی جلدی بڑھ جاتا ہم بھی عید کے بعد کاٹے اس کے بعد پھر ابھی میرا بڑھ گیاہے پورے
ہم بال چھوٹا رہے گا تو تھوڑا نہانے میں تھوڑا سا یہ جیل لگے نہانے وہان مجل رہتا ہے چھوٹا بال رہتا تھا
ہاں لیکن دیکھنے مے اچھا لگتا ہے
ہاں پر اب اب نہیں من کرتا ہے کہ بال رکھے زیادہ
ہمم
کٹوا دیںگے چھوٹے چھوٹے رکھے گے ناپ
اچھا اور بولیے ہیلو
دن بھر لیٹے ہوئے ہیں بناائے تھے کھانا صبح میں تو سویابین اور روٹی بنائے تھے دوپہر میں چاول چکن بنا ہوا تھا دھیرے دھیرے بنائے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہا تھا دھیرے دھیرے بنائے من نہیں کر رہا تھا پتا نہیں کا ہو گیا بی پی اپنے آپ کم ہو جاتا
ریگولر کال جاتے ہوا
میں کہاں کالج جاتے ریگولر
ہاں
جب ٹائم ملتا ہے ٹائم ملتا ہے تب تب جاتے ہیں
ہاں دیکھیے ڈریسور کے بارے میں اپ بولے تھے اس کے بعد پھر ڈریسوں کے بارے میں اپ بولے تھے ن کہ ڈریس وال لا دینا پھر ہم کبھی جبے نہیں کہ تو کہاں سے لا دیتے
ہوں
اور جب کی میرا ڈریسوا پورا نیو تھا ایک دم
وہ ڈریس کوڈ بالکل ختم ہو گیا وہاں وہ ڈریس سب چلتا ہی نہیں ہے اونلی ٹی شرٹ جینس ٹی شرٹ اور جیینس ٹی شرٹ اور جینس
تو ہم لوگ میں بھی چلتا تھا بووا ہم لوگ میں بھی وہی لیکن ہم لوگ پہن کے جاتے صرفی والا ڈریس
ہمم
ہم لوگ میں بھی تو ٹی شرٹ اور جینس ہی چلتا تھا لیکن
اب تو سمجھ لو کیوٹ ہو وہ ڈریس کوڈ بالکل ختم ہو گیا انلی ٹھنڈا کے ٹائم میں بلیزر ولیزر پہن تا ہے
اچھا
اب سارا کا سارا بس جینسی بیٹھی جات دراصل پہن کے جاتا ہے سب ایک جیسا لگتا ٹھیک ہی لگتا ہے
نائ تو ہم لوگ میں بھی سب پہن کے جاتا تھا اسی طرح ٹی شرٹ جینس لیکن ہم لوگ خالی ہاں ہم اور لاڈلییولا پہن کے جاتے تھے
ہاں ایسا کوئی دقت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا
تو اپ کیا چیز جاتے ہیں سیول ڈریس میں جاتے ہیں
ہاں ابھی تو فی الحال سول ڈریس میں
ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ کو لکھ رہا کہیں ٹور پر کی نہیں
ہاں مام بولی ہے لے جائے گی پر ابھی نہیں بتائی ہے کہ کہاں لے کے جانا ہے
ہاں جائے گی تبر میں تو لے گی ٹھیک کاچی بولتے ادھر کیا نیتر ہاٹ کی رانی نیتر ہاٹ لے کے گئے تھے
اچھا
اور دوسرا بار میں لے کے گئے تھے دارجلنگ
واؤ مزہ آئے ہوگا کا ہم لوگ بھی بولے ہم لوگ بولیں گے کہ دارجلنگ میں لے کے چلے ہم لوگ کا دارجلگ جائے گی نا میڈم ہاں تو کا دکت ہے چلے جائیں گے نا دارجلنگ جائے گی لے کے میم تو ہم لوگ
کہ گئی تھی ہم لوگ تو نئے گئے تھے
بولیں گے دارجلنگ سکم گنٹوک ادھر لے کے چلے تو چلیں گے
سوال لو کو تو لے رہا ہے شملہ
شملہ
ہم
وہ اچھا ہے
ان لوگ بھی اب جائے گا ان لوگ کا بھی ٹرپ اب پندرہ ہزار
ا
اتراکھنڈ لے لے کے جا رہا ہے تو اتنا تو لبے کرے گا
ہم اٹھ ہزار کا پیکج بنتا ہے پندرہ ہزار زیادہ لے رہا ہے ممی
پتا نہیں بوا انہی لوگ جانے گا
ہاں وہی ہے وہی ہاں دیکھتے ہیں اگر میم لوگ کہاں لے کے جائے گی ہم لوگ کو سے بات کریں گے رکھنے کا ہم لوگ جو نہ
کہاں لے کے جائے گی انہیں لوگ جانے گی
ہاں
وہ بڑی اچھا ہے پونم چندرا میم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے
ان سے بات نہیں ہوتی ہے میری پرگیہ میم بھی بہت اچ اچھی ہے ایسے ہم لوگ کے سات اچھا ہے جتنا بھی اسٹوڈینٹ ہے سب کے ساتھ بہت اچھ
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
ہم پرگیا میم بھی بہت اچھی ہم لوگ کے ساتھ مطلب اچھا ان کا سپورٹ اچھا ہے ابھی تو کوئی پریشانی نہیں ہے ہم لوگ کو فائل وغیرہ میں بھی بہت اچھا ہے سب کچھ لو سبمٹ کیے تو کبھی دقت نہیں ہوا ایسے پریکٹیکل کلاس ہم لوگ کرتے ہیں ریگولر ہاں اچھا ہے بتاتے ہیں کلیئرلی جب تک سمجھ میں نہیں اتا تب تک بتاتے ہیں
اب رکھ دے بوا
گوتم سر ا وہ گوتم سر ہے نا وہ تو اور ہی اچھا ہے
وارڈ نے اب رکھے
ہاں
ہیلو
ہم رکھ دینگے
ٹھیک ہے رکھیے
ٹھیک ہے کچھ کرنے جا رہی ہے کیا
نہیں تو آپ بولے دس ہی منٹ بات کرنا ہے ا